السلام علیکم بھائی جان
اسلام علیکم
ہاں جی بھائی جان ہلو
کیا کرو بھائی جان
ہاں تو اپنا تو کہنا یہی ہے ہے کہ دیکھو پنکھا تو ابھی سوٹیبل ہے نہیں کیونکہ پنکھے تو ابھی کہ ایک گرماوا دیتے ہیں دن میں تو
ہو تو ہے
تو پنکھوں کے لائق تو گرمی ہی نہیں ابھی تو
ن کئی لائگنی ہے
ہوں ہاں کولر ہی ہے ابھی دن بھر کولر میں رہو ابھی تو
میرا تو کولر ہی نہیں مان گیا چلو آپ ایک ڈ ایک گھنٹہ بھی بڑی مشکل سے بند ہوتا ہوگا چوبیس گھنٹے میں
ہاں نہیں ہمارا تو نیچلتا ہے تو نہ تو ہمارا تو یہ مانو دن میں چلاتے ہیں ساڑھے بارہ ایک بجے چار بجے تک پھر ساڑھے تین چار بجے تک بند کر دیتے ہیں پھر رات میں چلتا ہے آٹھ بجے پھر آٹھ سے پھر صبح چھ بجے تک چلےا پھر چھ بجے بند ہو جائے
میرا تو چالو ہی رہتا ہے کلر
ہاں تو اپنے تو یار اھرھر ادھر ادھر اھر جاتے ہیں کوئی کھانا بنانے لگ جاتا ہے کوئی کیا کرنے
کھانا بناتے ہمارے کھانا بناتے ہیں نا تو ادھر کر دیتے ادھر کھانا بنانے والے کی طرف کر دیتے ہیں اس کو
کہاں اس کو گھما دیتے ہ
بس وہ کھانا بنا لو ل کھانا بناتی رہتی ہے اور یہ چلتا رہتا ہے
آ
پھر کوئی کھانا کھانے والے آ گیا اور کھانا ار نیچے نہیں یار اپنے نہیں اپنے تو ساتھ میں پٹ تے سارے ہیں آپ
آ جگہ ہے اپر رہتے اور پریوار والے سب نیچے رہتے سے نیچے رسوئی ہے ن تو اوپر رہتے ہیں اوپر روم ہے ہاں نیچے کا سسٹم نیچے سے ہی رہتا ہے یار وہاں پہ
سحی بات ہے ب
نیچے بھی یہ کولر پر وہ کہ کمرے میں وہ ک کمرے میں
ارے تو پہ والا ہے نا اس لیے گ مارے تھ اس کو ویسے ہی
س میں بھی پہیا والا لے پہیا والا لے لایا ہوں بھیا اور اس میں بھی کیا مسٹیک آ گئے تھی شو میں تین پیڑ والا لایا تھا میں بھی ساڑھے نو ہزار سم تھنگ لائے تھا کیا تین پیڑو لتا تو اب اس میں بھی کیا جس دن لایا نا اس دن اس میں سے باہر پانی نکلنے لگ گیا تھا تو پھر موبائل کی ٹورچ جلا کے میں نے اندر دیکھا تو وہ جو سفید سفید گ گ ٹی لگی رتے ن نلچی کے اوپر اس میں گئے چاروں ان اللچیوں میں چھ د رہے تھے تو اس کا پانی موٹر پہ گر رہا تھا اور موٹر باہار پنکھے کے دوارا باہر پھینک رہتی ہو
پارپ کر ہاں پار پ کر
تو پھر رات میں ایک میرا دوست ہےے اس کو فون کیا رات کے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے وہ آیا بچارا اس نے پھر صحیح کیا اور نئی گٹی چینج کی پہ رو اس کی
اچھا
اور کیا ابھی بھی کیا ہے اس میں تو مطلب باہار جالوں سے پانی آتا ہے اس میں سے باہر نیچے یار پیڑ پہ سےے پانی گرتا طے مطلب نیچے
وہ کیا ہے وہ نلچی ہے نا اس کی وہ وائٹ والی
ہاں
وہ پیڑ کو پوری طرح سے پانی پھیلنے نہیں دری ہوک ایک جگہ سے ایک کر د ر ہو کے پانی پھیل رہا ہے نا
ہاں
تو کیا ہے وہ سیدھا سٹ جا رہا ہو پورا پیڑ تر کر پورا پیڑ میں پھیل نہیں پا پانی
آج وہ کیسے ہوگا ٹھیک کیسے نہیں جیل پرا
وہ گ کیا ہے ایک جگہ سے پانی اسپیڈ سے چل رہا ہے نا پانی تو پھر وہ اپنا جل نہیں پاتا پانی پیڑ کا تو بار پہ کتاب پانی کو اسپیڈ سے چلتا ہے نا پانی ایسے اگر دھیرے دھیرے چلتا رہتا ہے نا پیڑ پہ پورے پیڑ پہ پھیل کے
ہاں
اسس میں گیا پورے میں پھیل جاتا ہے پانی اور جہاں پہ وہ گٹییا وہ گٹی کا پانی پڑتا ہے نا میں بتاؤں آپ کو وہ سبت گٹٹی نا ج جو پانی پڑ رہ ہے نا کا وہاں اس جگہ سے دو تین ا شت بند کر دیا نا آپ ان کا
اچھا
ہاں تو کیا ہے پ وہ پورا پیڑ میں پھیل جائے گا وہ پانی وہ
ہ
تو اس لیے وہ پانی باہر نہیں پھیکے گا اور وہ اندر اندر پیڑ کا پیڑ کا اندر اندر میں چل چلتا رہے گا وہ پانی
سائڈ جو پیڑ ہے نا تو نیچ چ کی سائڈ سے ٹپک ٹپک بوند کی طرح وہ ڈرتا رہتا ہے مطلب پانی
ن پوور تو نہیں رہ نا
بیگ چھوٹا سا کپڑا کاٹ کر پھر وہاں پہ سیٹ کر دیا جو
ہ پور تو نہیں پور تو نہیں رہا نا اوپر سے ہی چلتی وہ تو داری تو میں بتاؤں آپ کو اوپر سے گور کر کے د نا پر جو ہاں وہ ایسا ہی نہیں چاہتا ہ پیڑ میں سے آ رہا ہے وہ پانی
پھر وہ مستری کے میں نے پوچھا تھا میں نے کہ آاراسے پانی آ رہا ہے اس میں تو تو اس نے تو یہ بولا ب ابھی سبھی کولروں میں کیا پیڑ سکڑنے کی سمسیا آ رہی ہے ابھی تو یہ تو سبھی کے ہو رہا ہے گج
اسکنے سے نہیں ہوتا ایے کچھ بھی نہیں ہوتا اسنےنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا
ہاں وہی تو میں نے کہیار نیا کا نیا کولر ہے سن گیا
ہوں یہ ایک چیز میں پرابلم ہوتی اس میں
بھائی دو تین سال پرانا ہو تو پھر بھی مان لے بھائی سکٹ
ہوں سو کر نہیں یہ اس میں ایک چیز اور پرلم ہے ہو سکتی میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک سمسیا اور ہو سکتی ہے یا تو پیڑ آ ہی چل گیا وہ پ جے کیسے لطی اپنے تھا کا مارا ہو پیچھے سے
پ نا پیڑ آگے کسک جاتا ہے نا تھوڑا بہت
ہاں
اس سے بھی کیا ہے پوری نلوں میں باہر کی نلی پھینک دی تھی وہ پانی
ہاں
او ک لیتے ہوں گے آپ تو کولر کو پورے کو
ہاں کھول لیتے کھولنے میں تو ب اس میں سے پیچھے والا پیڈ وہ بولٹ کا سسٹم ہے یار اس میں وہ
ہماں ب بول کھلتے ہیں تو آٹ دس بول کولتے ہیں
ہاں ہاں وہ بولٹ وہ پیچکس سے کھلتے ہیں پھر لوک والا سسٹم ہے وہ مستری سے بہت مشکل سے کھلاتا ہو تھا
ہوں
ا اس نے بھی کافی ٹائم لگایا تھا اس کو تو اس کو کو نہیںیا مستری کوئی
ہوں
ہاں اس میں لوک سسٹم غلط آ گیا ار اور دوسرے کولر میں تو بنا لوگ کے جالیوں سے گم آیا اور کھل گیا وہ وہ بڑھیا رہتا ہے سسٹم جو کوئی بھی کھول لو
ابھی میرے وہ میں نے نہیں دیکھا کھول کے تو میں نے بھی نہیں دیکھا ابھی کھول کے اس کو کھل کروں گا
ارے بھائی جان جب تک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دیتا رہتا ہے تب تک مزہ رہتا ہے
ہاں تب تک تو مزہ ہے پھر بعد میں تھوڑی بہت مسٹیک ہو جاتا دنے جس میں تو دماغ خراب ہو میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تو میں نے کہا یار آج کولر لے کے آئے اور آج مسٹیک آ گئی تو میرا بھی رات بھر
ایسا تو میرے ساتھ ہوا ہے نا پھر یہ سب میرے ساتھ ہوا بی میں گیا پاپا نے میرے کو پیسے دے آپ نے انہوں نے بتایا آٹھ ہزار کے ہے کلر کی ریٹ
ہاں
آٹھ ہزار میں کھ لے تو لیا میں نے اب ابو سے بول دیا میں نے یہ آٹھ ہزار کا ہے ابو نے میرے لیے پیسے بجے پیسے آٹ ہزار روپئے اب کولار لگا لیا میں نے کمرے پہ اب اس کو چوبیس گھنٹے تک چلا لیا میں نے
ہاں
تو بی اس میں سے روم ٹھنڈا نہیں ہوا
ہاں
اب روم ٹھنڈا نہیں ہوا تو یار دماغ خراب میں نے کہاں اپنے آٹ ہزار روپئے گئے روم ٹنڈا نہیں ہو بالکل چائلڈ ہوا نہیں دی اس نے تو میں نے کہا دماغ خراب ہو گیا
ہاں
پھر میں واپس اسی دکان میں چل گیا میں نے یار بھائی جان ایسے ایسے ہوا میں نے روم ھنڈا نہیں ہوا کولر میں نے کہاں ٹھنڈا نہیں ہوا تو کیا فائدہ میں نے کولر لنے سے میں نے کہاں میرے کو
تو پھر یار آپ کے جیسے کر لو یار کا بھائی جان میرا تو ابھی کوئی بگڑا بھی نہیں کوئی بات نہیں آپ نے چلا بھی لیا تو کوئی دقت نہیں کوئی پرابلم نہیں میرے کو تو پھر انہیں پ جوسپو کو دیک ایک کمپنی سے پریڈ رہتا ہے اب اس کی سیوا تو کوئی اپائے نہیں ہے میرے پاس کا
ہاں
ابھی دیا اس نے پندرہ سو روپئے اور مانگے اوپر نو ہزار پانچ سو ہو گیا نا اب نو ہزار پانچ سو گئے میرے تو اب اس کے بعد پھر یہ ک لے آیا تھا اس کے تین چار سو روپئے پہے لے کے رہے گا
ہ تین سو پھرے لگتا ا
پیھر پانچ سو روپے لےوس ن کر ایک تو کولر لے جانے گی ایک کولر لانے گی واپس تو یہ یہاں پہ آ گیا تھا نا گھر پہ آے اس کا اس کا الگ سے لوں گا کریہ گھر سے لانے بھی الگ لوگاں کے رہے گا
ہاں
ہاں مدو جو وہ الگ الگ کرایہ لیا پھر اس کو ن آپ لے ج گھر سے لے جانے کا
ہاں
ہاں تو بھائی جان پ اس نے پیسے واپس میں نے کہ پانچ سو روپئے لے گا پانچ سو ہی لوں گا کا اس سے کم نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی کر لو گا تو پھر پانچ سو روپئے اس کو دی پھر پاپا سے بولا نہیں میں نے منی بھائی پیسے سے پرابلم ہو پاپا سے بولتا تھا کہ تو نے وہاں دیکھا کیوں نہیں سر
بھائی وہاں وہاں کیا کرتا ہے وہاں کیسے پتا چلتا ہے دکان پہ کیسے پتا چلے گا
ہاں تو بھائی جان میں نے ان کے لڑنے کی وجہ سے پھر پیسے میرے پاس تھے بھی صحی ایکسٹرا پیسے تھوڑے بہت تو میری جیب سے کسی کو بگتان کر دیا اس کا بھی بگتان کر دیا وہٹ لے کا جو میں نے چپ چاپ نکل جانا ن میرے پاپا کے سامنے کچھ بولنا مت کہ ب کلرپوٹ اور نکلا ہے اسسے بول دینا من گا اگر میں نے کہ کو پتا چل گیا بھائی کدھر م سے پرلم ہے تو نے میرے کو الیاں دیک گ م نے کہ بہت بری ہے
ٹھیک ہے آتا بھائی جانے تو مکمل ہو گئے
ٹھیک ہے بھائی جان پھر
ٹھ ٹھیک ہے بھائی جان خدا حافظ خ حظ